السلام علمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سناؤ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں
ہاں شکر لگا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
جی الحمد للہ میرے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ہاں شکر ذرا سب ٹھیک ہے ویسے آپ نے کیا سوچا پھر کل ہم نے ارادہ کیا تھا کہ کہ ہم جائیں گے گھومنے
جی ہم نے دوسرے شخص ہم سے جڑنے والے تو ان سے بھی تھوڑا بہت آگاہ ہم نے تو وہ بھی ایسے بول رہے ہیں کہ کہ ہاں ہم بھی آئیں گے آپ کے ساتھ ہی پر پورا بھروسہ تو ہے نہیں ان کے
لیکن ایک اس میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ اس سے میری بات چیت ہوئی ابھی تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو تو ہم نے کل پوچھا تھا آپ کے کیا کیا معاملات آ رہے ہیں جو آپ بول رہے ہو کہ شاید ابھی نہیں جا سکتے تو ان نے واضح طور پہ یہ کہا کہ مجھے کبھی کبھی پڑھتا ہے کام اس کو والد کے ساتھ جانا پڑتا ہے کبھی بھی ان کو کچھ کام ہوگا اور وہ کہہ رہا تھا جو گھر پہ گاڑی ہے وہ اس کا چھوٹا بھائی لے جاتا ہے اس کو جانا پڑتا ہے مکمل طور پہ نہیں ہے تیار آنے کے لیے لیکن ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں آئے گا
جی لیکن اگر دیکھا جائے دیکھھی جائے تو جو ہمارے یہاں کے جو کالج وغیرہ ہیں ان میں تو چھٹیاں پڑ گئی ہیں نا گرمیوں سے
ہاں گرمیوں کی چھٹیاں مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے سے ہے جس دن سے ہم نے جانے کا ارادہ کیا ہے اسی دن سے گرمیوں کی چھٹی ہے منگلوار سے ہی گرمیوں کی چھٹی ہے کالج میں
ا پھر تو ٹھیک ہے ان کا تو گھر میں وہ واہن وغیرہ تو گھر میں ہی رہ جائے گا پھر تو گاڑی وغیرہ اگر ان کی گاڑی وغیرہ کی دقت ہے پھر تو اس دن ان کو وہ گاڑی وغیرہ گھر پہ ہی رہے گی تو پھر اس دن تو وہ آ سک
لیکن وہ اس کے باوجود بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے کرنا پڑتا ہے کام مجھے کبھی بھی اپنے والد کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے ان کو کچھ کام وغیرہ ہوگا اور کہہ رہا تھا اسکوٹی بھی زیادہ تر گھر پہ رہتی نہیں ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ میں نہیں آ پاؤں گا وہ جو دوسرے دوسرا ساتھی تھا ہمارا وہ چوتھا ساتھی اس سے آپ نے وارتالپ کیا اس سے بات کیا آپ نے
جی جی میں نے اس سے بات کی تھی صبح ہی ان سے بات ہوئی تھی تو ایس جی میں تیار ہوں آپ کے ساتھ آانی کے لیے لیج ان کے کہنے کے اگر جتنا مجھے سمجھ آیا جس حساب سے کہہ رہے تھے تو وہ شاید لاسٹ موقعے پہ وہ شاید موقع کے آخر پ
تو
منع کر دے جی جی آخر موقعے پہ وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ
کیونکہ ان کا تھوڑا مزاج مستقل ہی رہتا
میں تیار ہوں آپ کے ساتھ آنے کے لیے اور کل بولے ہیں کہ میں آپ ساتھ نہیں آ پاؤں گا میرا کوئی گزر گیا ہے میں اس کے ساتھ دس بارہ دن میں سے زیادہ سے زیادہ
مصروف رہتا ہے وہ شخص
دس سے بارہ دس بارہ دن سے زیادہ زیادہ مصروف رہے گا وہ اس کے ساتھ تو یہ دقت ہے
مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو
کی بات نہیں تھی آپ نے وہ دیکھ لیا کتنے تک
آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے صا آف سے آپ کی آواز سنائی
میں بول رہا تھا کہ جو گوشت جو میں بول رہا تھا کہ جو گوشت وغیرہ کی بات کی تھی ہم نے
ہاں
میری آواز آ رہی ہے تو آپ نے اس کے متعلق معلومات تھا آپ نے اس کے متعلق جانکاری لی کتنے کا آتا ہے یا کتنے کا
میں نے اس کے اس متعلق میں نے جانکاری پوری طریقے سے حاصل کی ہمیں یہی کچھ سات آٹھ سو کا لانا ہوگا گوشت کیونکہ ہم تو کم ہی افراد جا رہے ہیں اس میں ہمارا ا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کافی ہوگا اور باقی جو پھر ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کیا کیا ساتھ لے سکتے ہیں اس مطابق ہمارے لے کافی ہے وہ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم نے یہ کیا تھا ارادہ جانے کا یہ مکمل طور پر سفل ہونے کے امکانات نہیں لگ رہے مجھے جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو چوتھا ساتھ ہےے اس سے آپ نے بات کی وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں آؤں گا لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہ وہ آ لٹ آخر کے وقت پہ وہ بولے گا کہ میں نہیں آ سکتا اور جس سات تیسرے ساتھی سے میں نے بات کی اس کا بھی لگ رہا ہے کہ وہ شاید آنے کے موڈ میں ہے نہیں یا پھر واقعی میں اس کو مصروفیات ہوتی ہے گھر پہ اس وجہ سے کہ وہ نہیں آ پاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص اتنا مصروف ہوگا کہ وہ آدھا دن ایک دن نہیں نکال سکتا ہے کہیں باہر گھومنے کے لیے جانے میں
جی بالکل کوئی کوئی ایسے شخص تو ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے جسے حساب سے ہماری عمر ہے تو اس حساب سے تو ہم اتنے کاموں میں مشغول نہیں ہوئے ہیں ہم تو ابھی فارے ہی بیٹھے ہیں تو اس حساب سے تو ان کا کوئی بہانا ہی لگ رہا ہے یہ ابھی
پھر بھی اللہ تعی بیٹ
مجھے پ ایسا جو ہمارے ہمیں تو ہمیں تو اپنے ان دو ساتھیوں کے متعلق کافی جانکاری حاصل ہے کہ وہ کس طرح کے ہے وہ تو زیادہ مش مصروف بھی نہیں رہتے ایک کا تم جس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں وہ تو آپ کو معلوم ہوگا وہ تو گھر پہ ہوتا ہے دن بھر
جی بالکل ب میں معلوم ہے
آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اس متعلق اب کیا کرنا چاہیے
تو میرے حساب سے میں اگر یہ جو ہم نے نے سوچا ہے کہ ہم کہیں گھومنے وغیرہ جائیں گے تو اگر اس کو انجام ہم نہیں دے پائے تو ہم کہیں نہانے وغیرہ جائیں گے یہ بھی ایک بہترین سجاؤ دیا تھا میں نے کل ہی آپ کو کہ ہم کہیں نہانے وغیرہ پہلے چلے جائیں اور میرا ایک اور دوست ہے میں نے اس سے بھی بات کی کہ اگر آپ بولیں گے تو ہم ادارہ جو ہمارے یہاں سے ایسی جگہ ایک ہے اس سائڈ اس جگہ سے جائیں گے نہانے کے لیے تو ان نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر آپ بولیں گے ہم ک ہی جائیں گے تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے مشورہ اگر نہانے کے لیے ہم کل جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ آنا پسند کریں گے
ا اس اس موقعے پہ تو میں آپ کو اس بارے میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا پہلے میں آپ کو اس بارے میں جب آاب کچھ دیر بعد دیکھ سکتا ہوں کہ میں کل کچھ مس صوفیہ تو نہیں ہے کل یا پرسوں یا پھر
جی بالکل بالکل آپ اپنا آپ اپنا وقت لیجیے آرام سے سوچیے کل تک تک تو بہت ہی وقت ہے ابھی ہمارے پاس آپ آرام سے سوچے اس بارے میں اور اپنے والدہ وغیرہ سے بھی اجازت لیجیے کیا میں دوست کے ساتھ نہانے وغیرہ جانا چاہتا ہوں تو اگر وہ اجازت دے تو تبھی آپ ہمارے ساتھ آئیے گا
میرا ایسا اب میں آخر میں یہ سوچ رہا تھا یہ وہ جو ہمارے دو ساتھی ہے ہمیں ان سے اب مجھے لگتا ہے مجھے لگ ایسا لگتا ہے کہ آخری بار پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے اب ہمیں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے اگر وہ سہمت ہے اس بات سے کہ وہ رض مند ہوئے کہ ہم جائیں گے تو ٹھیک اگر تو اس کے بعد ہمیں ان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم ایسے جائیں گے کہیں پہ کیونکہ پھر بار بار ای آش اشخاص سے پوچھنا حالانکہ وہ ہمارے اپنے دوست تھے لیکن پھر اب بار بار ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو مجبور کر رہے ہو اپنے ساتھ آنے میں
جی بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے کیونکہ اگر کسی کو ایک بار بولتا ہے انسان اگر میرا دوست ہے تو میں اس سے بول رہا ہوں کہ ہم ایک اس دن پہ کہیں گھومنے جا رہے ہیں یا تو وہ ہاں کرے گا یا تو نہ کرے گا دونوں میں سے ایک جواب دے گا لیکن یہ جو ہمارے جو جو دو ساتھی ہیں تو ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ کبھی بولتے ہیں ہاں ہم تیار ہے
تو جیسے ہم نے جیسے کل ارادہ کیا تھا کہ ہمیں کتنا کیا خرچہ ہو سکتا ہے یا ہم نے باقی جانکاری حاصل کی تھی یہ پھر اس وجہ سے پھر انسان کو پھر تسلی جیسی ہو جاتی ہے
جی بالکل دل مایوس ہو جاتا ہے اس وجہ سے
میں یہی کام کروں گا کہ میں اس تیسرے ساتھی کو اب پوچھوں گا آخری مرتبہ کہ آپ کا کیا ارادہ ہے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے
جی
اس کے بعد دیکھیں گے اس کا کیا جواب رہے گا آپ بھی پوچھنا اس چوتھے سٹھ
جی بالکل بالکل ہم ان سے پوچھیں گے ایک اور بار پوچھیں گی ان سے تاکہ ان کا ارادہ مکمل طور پہ ہمیں پتا چلے تو اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ہم زبردستی بھی نہیں کریں گے ان پہ
کہ ہم پھر جائیں گے ہم ہی دو خالی کہیں ب دور نہانے وپ
جی جی وہ نہیں وہ ہمارا تیسرا ایک اور سات ہی ایک اور ساتھی ہے میرے ساتھ تو میں سوچ رہا تھا ہم تین جائیں گے پھر کہیں نہانے کے لیے اگر وہ والا جو ہم سوچ رہے ح کہیں دور جا کے گوشت وغیرہ پ کے آئیں گے وہ والا صحیح نہیں ہوا تو اور پھر کہیں اور جائیں گے نہانے وغیرہ کے لیے
جی اس بارے میں میں آپ کو کچھ دیر بعد جواب دوں گا کہ میں آ سکتا ستا ہوں کہ نہیں آ سکتا ہوں نہانے وغیرہ
وقت لیجیے
کیونکہ آ آپ کو تو معلوم ہوگئے ہوگا اپنے دوستوں کا کہ اس میں سے ایک شخص ہے جس کو پانی سے تھوڑا سا وہ پانی میں جانے سے تھوڑا سا کطرا آتا ہے
جی بالکل بالکل بالکل کوئی نہیں آپ اپنا وقت لیجیئے آرام سے سوچئے اس متعلق اور سب سے گھر والوں اپنے گھر والوں سے اجازت وغیرہ لیجیے جب آپ مطمئن ہو جائیں گے اس پہ تبھی آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ پائے گیا نہیںئی
ہاں صحیح بات ہے
جی بالکل جالل
دیکھتے اب کیا بولتے ہمارے وہ دو ساتھ ان کو کیا کرنا ہوگا آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا آنا ہوگا تو ٹھیک نہیں آنا ہوگا تو پھر دوبارہ ایسے ارادہ کرنا ساتھ میں کہیں اور جانے کا پھر تو ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے کیونکہ پھر روز روز پھر ایک ہی بات سننی پڑے گی کہ نہیں آنا ہے نہیں آنا ہے
جی بالکل بالکل بالکل چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوگا چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر اچھا لگا چلیے چلیے چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ